وورحمکاتہوں
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی خیریت سے ہیں آپ
ج جیپ ب
جی الحمد للہ اچھی ہوں آپ بتائیے کیا کر رہے ہیں
ہو گیا ماشاء اللہ بس تھوڑا سا اب مارکیٹ جائیں گے تھوڑا سا شوپنگ سے لک اور اس ٹائم تھوڑا دوستوں کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں گے دیکھے اللہ نے دوستوں کو ایک ہیرا مانن کہاں ہے کیونکہ یہ انسان دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ن تو ٹینشن فری ہو جاتا ہے ہسی مزا یہ سب ہے نا
جی صحیح بول رہے ہیں آپ دوست دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک من جیسے کہ من میں بہت سی کچھ باتیں چلتی ہیں چلتی ہیں تو تو انسان تھوڑا سا بیٹھ کے اپنا مائنڈ چینج کر لیتا ہے اور ہمیں مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں دو تو سے مطلب کچھ نہیں ملتا ہم کو اگر بیٹھنا ہے تو ہمیں اللہ کا کر کرنا چاہیے ہمیں نیک باتیں سیکھنی چاہیے جو ہمارے لیے اچھے جو ہم کو سکون دینتا تو ہمیں تو کام زیادہ سے زیادہ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے اور جیسے کچھ بہت جیسے کہ گھر پہ ہیں بہت لوگ اور مائنڈ چینج کرنا ہے اور گھر ہی والے سے اگر ہم تھوڑا سفر رہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کو ورد کرنا چاہیے اللہ کا مطلب استگفار کا ورد کرنا چاہیے اور یہ آیتوں کا وھ کرنا چاہیے
دیکھیے انسان جس ٹائم خالی رہے کہیں بیٹھے کام پہ بیٹھے کہیں بھی رہے اللہ کا رد ہمیںب کرنا چاہیے کیکہ اللہ نے جو انگلیاں بنائی ہے نا جو انگ انگلیوں سے رت کرتا ہے تو وہ وہ انگلی قب میں روشن ہوگی
جی جی جی جی جی بالکل اور ہونا بھی چاہیے آج کا آج کا موسم کیسا تھا
ماشاء اللہ آج شام کو تھوڑا سا اللہ کے رحمت بچ ہے تھوڑا
ماشاء اللہ یہاں بھی اللہ کی رحمت برسی ہے تو ماشاء اللہ بہت ہی پیارا موسم تھا اور بہت ہی خوش نما موسم تھا مطلب اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی اور جو درخت تھے وہ بھی ہرے بڑے ہو گئے تھے سارے ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے
بے شک بے شک کیا ہوتا ہے جب یہ اللہ کی رحمت جب برستی ہے نا تو پیڑ پ دا رخت ہو گئے ہیں اور چھوٹے چھٹے جو پلانٹ پودے ہو گئے ہیں اللہ پاک رحم الگ ہی کھیلاتے ہیں اور اس پانی پہ اللہ نے شفا دیا ہے
جی
اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو مطلب اور جو دوتا ہے وہ اس میں اللہ کی رحمت رہتی ہے اس میں اس کو تھوڑا سا پینا ضرور چاہیے
پاک پانی رہتا ہے وہ تو آسمان سے اترا ہوا پانی رہتا ہے ایک دم
بے شک بے شک یہ دیکھیے اللہ تبار لہ ہر ایک چیز میں شکفت دی ہے اللہ کے نام بھیہ شفا ہے اور اللہ تبارک کال ذکر کرتے رہو اس میں سھا گناہوں سے بچتا ہے انسان انسان میں کہیں بھی رہتا ہے اللہ جکر اگر کر رہا ہے اگر گنااہ ہو رہا ہے تو وہ بھی اس سے مطلب مطلب انسان فسو جائے گای نہیں یار الگ ج رہے چلو یہاں سے ہٹو
بالکل بالکل بالکل بے شک ایسا ہونا بھی چاہیے نا کہ ہمارے دل میں ہمارے جیسے ہمارے دل میں مجھے اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ مطلب اگر کچھ غلط ہو رہا تو ہمیں مطلب اگر لوگ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو یہ کر لیتے ہیں کون دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہمارے ہمارے اللہ تو ہر طرف ہے ہر ان کی نظر تو پورے کائنات میں ہے وہ سارے جہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو مجھے کسی کا ڈر نہیں مجھے صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ میرے اللہ دیکھ رہے ہیں وہ تو غیب سے بھی پتا نہیں کیا کر دیتے ہیں لیکن ان کی نظر سے تو ہمیں بچ مطلب ان کی نظر تو ہر جگہ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے میرے اللہ بھی خوش ہو اور ہم بھی خوش ہو اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن سے گنا ہوا ہے بہت سی انسان ہے ہم لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو بھی اس گناہ کی معافی دے اور میں ان گناہوں کی معافی ہی مانگتی ہوں کہ جو بھی آپ تب گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سب سے ان سب کی ہم کو گناہوں سے بچے اور جو بھی مطلب جو بھی کریں اللہ نیکی کام کرے اور ہم ہمارے کام سے بھی جو بھی ہو وہ اچھا ہی ہو اور ہر چیز میرے لیے نیکی ہو میں دوسروں کے لیے بھی یہی چاہوں گی کہ مطلب انیک ہی باتیں کریں اچھی باتیں کریں اور اخلاق محبت سے رہیں تو گھر بھی گھر میں بھی سکون ملتا ہے اور خود کو بھی سکون ملتا ہے کہ چلو کوئی تو ہے میری باتوں کو جو سن رہا ہے اور کوئی تو ہے جسے میں اچھی باتیں بتا رہی ہوں تو ایسے میں اس کی بھی نیکیاں بڑھتی اور ہماری بھی نیکیاں بڑھتی ہیں
بے شک بے شک سبحان اللہ بھجی بہت اچھا بہت بات کہیے لیکن دیکھیے کیا ہے نا اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں سے ستر ماؤں بھی زیادہ ار کرتا ہے اللہ تبارک تعالی دلوں کا ہر حال جانتا ہے کہ تم دل میں کیا سوچ رہے ہو ہ اور اللہ دیکھو ان انسان سے ہر قدم بھی گنااہ ہوتا ہے لیکن اللہ ستر ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے نا تو اس کو موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ تو بہ کریگا میرا بندہ توبہ کرے اللہ نے توبہ میں ایسی ہی سفار یہ آپ ایک توبہ کریے اللہ وہاں کتنے گنا معاف کرے گا وہ بے شک وہی جانتا ہے
بے شک ہم سے تو بہت گنااہ ہوتے پر اللہ تعالی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں کیا لکھی گئی ہیں کہ آ ہم کرتے وہی کام ہے لیکن ہوگی یہ ہے کہ طریقے سے نہیں کرتے سنتوں پہ نہیں کرتے اگر وہی چیز ہم سنت پہ کرنے لگے تو ہمیں بھی کتنا ثواب ملے اور ہماری جو بھی یہ مطلب جو بھی ہم سے نہیں بنتا وہ بھی ہم سے میرے سدھر جائے اور ایک دم تسلیم ہو جائے کہ وہاں مطلب ہر ایک چیز اچھے سے قاعدے سے ہو رہی ہے انسان کھانا بھی کھاتا ہے تو دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے اور جیسے کہ کچھ بھی کر رہا کچھ پانی پی رہا تو بیٹھ کے پانی پینا چاہیے اور تیل کی بھی دعا ہوتی ہے اگر ہم تیل لگاوے تو اس کو م ہر ایک چیز اللہ کی سنت ہیں اگر وہی چیز ہم سنت پہ کرنے لگے تو ہماری تو مطلب دنیا تو بنی آخرت بھی بن جائے گی اچھی
بے شک بے شک بے شک اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے نا میرے نبی کی سنت پہ عمل کروں کیونکہ ہمارے نبی نے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے یہاں تک کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے سب چیز کی دعا انہوں نے بتایا ہے انسان جب نکلتا ہے گھر سے باہر سفر نکلتا ہے اگر سفر دعا نہیں یاد ہے انسان آسمان پے ملا کر کے بیٹھے آسمان کی طرف تھوڑا مسکراہے اللہ تالی تعالی اس کی جان کی مال کی بھی حفاظت کرتا ہے سچی
بالکل بالکل اور جیسے کہ دیکھیے جیسے ہم لوگ کبھی سفر پہ نکل جاتے ہیں سفر کے لیے تو ہمیں اللہ تعالی نے اس اس میں بھی یہ وہ دیا کہ اگر ہم سفر کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی خود کی حفاظت ہم اللہ سے دعا کر کے کریں ہمارے لیے اللہ تعالی نے ایسی دعا بنا دی ہے کہ مطلب جیسے بھی سفر کے لیے جائیں ہم اس دا کو پڑے اور دعا کو پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا اس میں بھی اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں اور ساری مطلب ہمارے راستے لمبے ہوتے ہیں اور اللہ میری حفاظت کرتے رہتے ہیں
بشک بشک اللہ تبارک تعالی ہر بندے سے محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ تباراکلہ جب انسان جب جاتا ہے جب آچنمجتا ہے تو اللہ تباراک اس کی حفاظت کے لیے پرش کو حکم دیتا ہے گا پر تو اس کی حفاظت کے لیے تم رہے گا اور کوئی بھی اگر دل سے توبہ کرتا ہے اور اگر کوئی بندہ دل سے معافی مانگتا تو اللہ تعالیا فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور جہاں ذکر ہوتا ہے نا اللہ کا وہاں فرشتے آ کے اپنے پر اپنے پر سے چھاؤں بنا کر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں اللہ تو اللہ کہ تم کا کیونکہ اللہ کو سب معلوم لیکن اللہ پھر بھی فشوں سے پوچتا ہے ہے پرشستہ تم کہاں تھے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ اس جگہ آپ کی تعریف اورتی بیان ہو رہا تھا تو ہم وہاں پہ سننے لگے تو اللہ تبارک تعالا فرماتے ہیں کہ ہے فرش تو تم گواہ رہ نا کہ میں نے میں اس کے گناہوں کو میں نے معاف کیا سوچو اللہ تبارک تعالا فرشتوں کو گنا فرشتوں کو وہ گواہ بنا رہے ہیں
جی ماشاء اللہ اللہ کی آواز سنو تو کتنا اچھا لگتا ہے ایک دم دل کو ایک سکون ملتا ہے اللہ کی باتیں کرو تو اندر ہی ایک مطلب چمک ہو جاتی ہے اور اندر ہی ایک دل سے بہت سکون ملتا ہے کیونکہ اللہ کی بات ہی ایسی ہے کہ اللہ کا ہم نام لے اللہ کا ذکر کرے اللہ کی عبادت کرے سب میں سکون ہے اگر ہم پر جن سے بھی پرسان رہتے ہیں ا جذرا بھی پر ان رہتے ہیں تو ہم کو صرف میرے اللہ ہی یاد آتے ہیں کیونکہ کہ مطلب دنیا میں جب انسان ا خوش رہتا اپنے میں تو اللہ کو اللہ کی بات نہیں کرتا لیکن جب اللہ کسی اوپر مصیبت ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ اللہ کو یاد کرتے اور چا کے ذ نماز بیٹھ کے روتے ہیں اپنے لیے دعا کرتے ہیں
بےشک بےشک اللہ جب انسان نماز کی سجدے کی حالت میں رہتا ہے نا تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے وہ بندہ اور اللہ سے روبرو رہتا ہے اور انسان جب دا کرتا ہے نا سرجدے میں گر کے اللہ سے اور رو رک دوا تھا وہ ایک تو آنسو اگر مسل بکاں تو اللہ تبارک تعالا بہت پسند ہے
بیسک آ یہ آنسو اللہ کو کہتے کہ ہم نماز بھی بھی رہے تو ہم اپنا ایسے وہ بنیں کہ میرے اللہ مجھے دیکھ کے وہ چیز ہماراری دعا کر دعا کرے اور ہاں ہم عشر کے جا کر ہی وہ اسات آسمان کو تو کر ہی وہ دعا پوری ہوتی ہے بس یہ بصرط یہ کہ اللہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جو مطلب سب کا ٹائم رہتا ہے کہ اللہ کب کس کا وقت ہے کب کس کو دینا ہے اور ہمیں مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہم کو برابر اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کیوںکہ میرا مانگنا ہی میرے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے
ے دینے والا اللہ ہے سب کچھ پورا کرنے والا اللہ اللہ اس کوئی معبوود نہیں ہ اور ہاں اللہ مانگے نے ان صلہیہ وس جرییا لگائے ان کے سدکے پہل کیونکہ انسان جب سب بناتا ہے تو سی کی ضرورت پڑتی ہے ہم داں کے لیے بھی ہمارے نبی کا سدکہ لگاتے ہیں
بے شک بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ہمیں تو ایسے ہی مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے
کو نے ایک بنایا
اللہ تعالی اخلاق محبت دے ہم سب کو
للو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ا